السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی جان آب ٹھیک ہو
ہاں بائی جان میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو گھر میں سب ٹھیک ہیں ابو امی بھائی سب ٹھیک ہے
ہاں بھائی جان میں بھی ٹھیک ہوں اللہ کا بھی شکر ہے وہ میرے گھر پہ بھی سبھی ٹھیک ہے تو آپ کے گھر پہ سبھی کیس ہے آپ کے بابا جان امی جان بھائی بہن کیسے ہیں سب
اللہ تعالی کا شکر ہے بھائی جان سب ٹھیک ہیں
ہاں بھائی جان یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ وہ بھی ٹھیک ہے تو بھائی جان میں بیٹھا ہی تھا آپ نے صبح کچھ کھا لیا کھانا وانا کچھ کھا لیا
ہاں بھائی جان
ہاں بھائی بھائی جان یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے میرے بھائی تو میں بھی صبح سویرے ہی اٹھا تو میں نے بھی تھوڑا ایگسرسائز کر لی تو اسٹریچنگ تو بہت ہی ضروری ہوود کے لائے زندگی کے لیے تو اس سے بیماریاں بھی کم پڑتی ہے بائی چانس تو میں بیٹھا ہی تھا میں میں سوچ رہا تھا کہ سی بائی جان ٹیکنالوجی کتنی بڑھ گئی ہے آج کل ہے نا بھائی
ہاں بھائی جان آج کل وہ بہت ٹیکنالوجی مجھے لگتا ہے آج ہمیں اسی پہ بات کرنی چاہیے
ہاں بھجان تو آپ نے تو بہت ہی اچھا ٹاپک چنا مجھے ب کہ پورا یقین ہے اس پ بات کر کے بہت سی معلومات ہمیں حاصل ہوگی اور مزہ بھی آئے گا اس کے بعد کرنے میں ہے نا بائی چانس
بالکل بسان
تو بائی جہاں مطلب کہ ٹیکنالوجی مطلب کہ آج ہماری زندگی کا بہت ہی اہم حصہ بن چکی ہے آج ہم جس طرف ماں کےب دیکھتے ہیں ہمیں ٹیکنالوجی نظر آتی ہے گھر ہو حک اسکول ہو آفس ہو یا ہاسپٹل ہر جگہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہے تو کہ اس نے ہماری زندگی کو زیادہ آسان تیز اور بہتر بنا دیا ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں میرے بھائی تعلیم کی پہلے اسٹوڈنٹس کو صرف کتابوں پر بھروسہ کرنا پڑتا تھا آج انٹرنیٹ اور آن لائن کلاسز کی وجہ سے مطلب کہ گھر پیٹھے ہے گھر بیٹھ کر بھی مطلب کہ بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے تو اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو دیکھ کر یا آن لائن معلومات حاصل کریں اسے آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے نا بھائی جان
بالکل بھائی جان آپ کی بات آپ نے آپ کی بات سے میں بہت متاثر ہوا بھائی جان بھائی جان بھائی جن اسی طرح صحت کے شعبے میں بھی ٹیکنالوجی کا بہت اہم کردار ہے آج ڈاکٹر جو ہیں ایڈوانسڈ مشینز ذریعے بیماریوں کی جلدی تلاش کر لے بھ جان بھ جان آپ دیکھ سکتے وہ ایکس ریز ایم آر آئی سی ٹی اسکین اور الٹراساؤنڈ جیسے ٹولز نے علاج کو بہتر بنا دیا ہے بھائی جان بھائی جان بہت سی سرجریز جو کہ روابوٹک سرجریز ہوتے ہیں سرجریز روبوٹس کی مدد سے کی جا رہی ہیں جن کو روابوٹک سرجریز کہتے ہیں کم درد ہو ہیں اس سے اور مریض جلدی صحت مند ہو جاتا ہے بائی جان بائیجان ٹیلی میڈیسن کی وجہ سے دور دراز علاقوں کے لوگ بھی ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کر سکتے ہیں بھجن بجان ٹیکنالوجی نے رابطے کے ذریعے دنیا کو ایک گلوبل ولیج بنا دیا ہے موبائل فونز انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی مدد سے ہم چاند سیکنڈس میں کسی بھی ملک کے انسان سے بات کر سکتے ہیں ب واٹس ایپ ای میل ویڈیو کالز اور سوشل میڈیا ایپس نے دوریوں کو کم کر دیا ہے
ہاں بھائی جان آپ نے بہت ہی اچھی باتیں کی میرے بھائی تو اسی ج سسا ملب کہ ٹیکنالوجی نے رابطے کو بھی بہت ہی آسان بنا دیا ہے پہلے کسی دور لک رہنے والے رشتے دار سے بات کرنا مشکل ہوتا تھا لیکن آج صرف کچھ سیکنڈز میں ویڈیو کال یا میسیج کے ذریعے بات ہو جاتی ہے تو اس سے مطلب کہ فاصلے کم محسوس ہوتے ہیں ہاسپٹلوں میں ابھی ٹیکنالوجی کا بہت ہی بڑا کردار ہے نئے مشینس کی مدد سے ڈاکٹرز مطلب کہ بیمار کی جلدی پتہ لگ بیماری کا جلدی پتہ لگاتے ہیں تو اس سے مطلب کہ علاج بہتر ہوتا ہے اور مطلب کہ بہت سی جگہ بچ جاتی ہے تو مطلب کہ سفر بھی ٹیکنالوجی کی وجہ سے آسان ہو گیا ہے موبائل میں میپس کی مدد سے ہم مطلب کہ نئی جگہ تک آسانی سے پہنچ جاتے ہیں تو آن لائن ٹکٹس بک کرنا بھی مطلب کہ اور سفر کی معلومات لینا بھی مطلب کہ بہت ہی آسان ہو گیا ہے تو بائی چانس آج کل بینک کا نام بھی مطلب کہ موبائل فون سے ہو جاتا ہے تو پیسے بھیجنا ہو بل جمع کرنا اور شاپنگ کرنا صرف مطلب کہ چند منٹس کا کام رہ گیا ہے تو مطلب کہ اس وقت اور محنت دونوں کی بچ جاتی تھی پہلے کی ہوتا تھا کہ اگر ہمیں پیسے نکالنے ہوتے تھے ہمیں بینک پہ جانا ہوتا تھا جبکہ اس میں ٹائم بھی لگتا تھا محنت بھی لگتی تھی ادھر تک جانے کی تو ہم اس کے لیے کیا کرتے تھے گھڑیوں کے کا استعمال کرتے تھے اس سے تیل بھی مطلب کہ ریسورس بھی استعمال ہوتا تھا تو آج کل زمانے میں ٹیکنالوجی آئی ہے جس کی وجہ سے ہم گھر پہ ہی موبائل پہ سارا پیسے کو ادھر ادھر کر سکتے ہیں کچھ خرید سکتے ہیں کچھ مطلب کہ کسی کو ہم خود بھیج بھی سکتے ہیں موبائل پہ تو ٹیکنالوجی نے بلک کہ روزگار کا نئے راستے بھی کھول دیے ہیں بہت سے لوگ گھر بیٹھے بیٹھ کر کام کر رہے ہیں کچھ لوگ ٹیچنگ کرتے ہیں کچھ ڈیزائننگ کرتے ہیں کچھ رائٹنگ اور کچھ مطلب کہ اپنا آن لائن بزنس چلا رہے ہیں نا بھائی جان
بالکل بائی جان آپ کی بات سے میں بالکل سہمت ہوں بائی جان بائی جان اسی طرح جو یہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو کاروبار کی میدان میں بھی ٹیکنالوجی نے نئے دروازے کھولتی ہیں بھائی جان مطلب آن لائن شاپنگ ڈیجیٹل پیمنٹس اور ای کامرس ویب سائٹس کی وجہ سے لوگ گھر بیٹھے بیٹھے سامان خریدا اور بیج سکتے ہیں جیسے کہ آج کل ہوتا ہے چھوٹے کاروباری بھی سوشل میڈیا اور ویب سائٹ کے ذریعے اپنا بزنس دنیا بھر تک پہنچا سکتے ہیں بائی جان وجن اگر ہم دیکھیں گے بینکنگ سسٹم بھی آن لائن ہو گئی ہے جہاں پیسوں کی ٹرانسفر اور بلز کی پیمنٹ چاند منٹس میں ہو جاتی اسی طرح زراعت کے شعبے میں بھی ٹیکنالوجی کی مدد سے کسان زیادہ پیداوار حاصل کر رہا ہیں جیسے کہ ماڈرن ٹریکٹرس آئے ہارویسٹرس آئے اریگیشن سسٹمز آئی اورور ویدر فارکاسٹنگ کہ مدد سے مدد سے کھیتی پہلی سے زیادہ آسان اور مناف وقش ہو گئی ہے وائی جان وائی جان بہترین بیجو اور سائنٹف طریقوں کی وجہ سے فصلوں کی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے اسی طرح بائی جان ٹرانسپورٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں ٹرانسپورٹ کے نظام میں بھی ٹیکنالوجی نے انقلاب پیدا کیا ہے بھائی جان اگر ہم دیکھیں کہ اتنی تیز گاڑیاں آئی ماڈرن کارز ایلییکٹرک ویہکلز اور ہوائائیی جہازوں کی وجہ سے سفر آسان اور آرام دہ ہو گیا ہے وجن اگر ہم دیکھیں گے جی یس اور آن لائن میپس لوگوں کو صحیح راستہ دکھاتی ہیں اور وقت کی بچت کرتی ہیں بائی جان لیکن اس کے آپ مجھے لگتے ہیں اس کے بھی ٹیکنالوجی کی بہت سے فائدے ہیں لیکن اس کے نقصانات بھی ہیں موبائل اور سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال اسٹوڈینٹس کی تھا آپ مجھے آپ بولو کہ اس کے مطلب اس کے کچھ نقصانات کے بارے میں آپ مجھے
اگر مطلب کہ ہم سارا دن موبائل استعمال کریں گے نا تو آنکھوں پر برا اثر پڑتا ہے زیادہ اسکرین دیکھنے سے نیند بھی متاثر ہوتی ہے اور صحت خراب ہو سکتا ہے تو سوشل میڈیا کا غلط استعمال بھی ایک مسئلہ ہے تو کچھ لوگ اپنا زیادہ وقت موبائل پر ضائع کر دیتے ہیں اس سے تعلیم کام اور گھر والوں کا ساتھ کہ وقت ساتھ وقت گزارنا کم ہو جاتا ہے تو ٹیکنالوجی کا ایک اور نقصان یہ ہے کہ مطلب کہ کبھی کبھی غلط کدار مطلب کہ خبریں بھی بہت جلدی پھیل جاتی ہیں اس لیے ہمیں مطلبکہ ہر بات پر فورایقین نہیں کرنا چاہے پہلے اس کی تصدیق کرنی چاہے پھر اس پر یقین کرنا چاہے تاکہ بکہ بچوں کو بھی ٹیکنالوجی کا استعمال حد سے زیادہ نہیں کرنا چاہے میرے بھائی انہیں مطلب کہ کھیلنا کتاب پڑھنا اور گھر والوں کے ساتھ وقت گزارنا بھی ضروری ہے تو ٹیکنالوجی تبھی فائدہ دیتی ہے جب ہم اس کا مطلب کہ صحیح استعمال کریں گے تو اگر ہم اس کا اسے صرف مطلب کہ سیکھنے کام کرنے اور اچھے مقصد کے لیے استعمال کریں گے نا تو یہ ہمارے لیے بہت ہی مطلب کہ بڑی نعم آتے تو ہمیں ٹیکنالوجی سے ڈرنا نہیں چاہیے بلکہ اس سے مطلب کہ سمجھنا چاہیے اور اسے صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہیے جو لوگ نئی چیزیں سیکھ رہتے ہیں وہ زندگی میں آگے بڑھتے ہیں نا بھائی جان
بالکل بھائی جان آپ کی بات نے موجب بہت متاثر کیا بھ جان آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ٹیکنالوجی اللہ کی دی ہوئی عقل کو اس استعمال کرتے ہوئے انسان کی محنت کا نتیجہ ہے بجن ب مطلب اس نے ہماری زندگی کو آسان تیز اور بہتر بنائے ہیں اگر ہم ٹیکنالوجی کا صحیح اورور ذمہ داری استعمال ذمہ داری ذمہ دارانہ استعمال کرے تو یہ ہمارے لیے ترقی خوشحالی اور کامیابی کا ذریعہ بن سک سکتے ہیں بھائی سان اگر ہم دیکھیں گے ہمیں ٹیکنالوجی کے فائدو اس سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس کے غلط استعمال سے ہمیشہ بچنا چاہیے بچن ہمیں اسی طرح اپنے ملک اور اپنی آنے والی نسلوں کو کے لیے ایک روشن اور طرح کی یافہ مستقبل کی بنیاد رکھ سکتے ہیں بائیجان بائی جان مطلب اب آخر میں اب کچھ بتائی
ہاں بھائی جان تو اسی کے ساتھ ساتھ مطلب کہ آج کی دنیا بہت تیز بڑھ بڑھتی جا رہی ہے لیکن روز نئے موبائل نئے کمپیوٹرز اور نئے پروگرامز مطلب کہ آ رہے ہیں تو اس لیے ہمیں مطلب کہ بھی ان بھی وقت کے ساتھ ساتھ چلنا چاہے اور نئی معلومات حاصل کرتے رہنا چاہیید مائی جمعل کی ٹیکنالجی کا اصل مقصد انسان کی کو بہتر بنانا ہے تو اگر ہم اس کا صحیح استعمال کرے تو یہ ہمارے مستقبل کو روشن بنا سکتی ہے آخر میں میرے بھائی جان میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ ٹیکنالوجی ی ایک بہت ہی بڑی مطلب کہ طاقت ہے یہ ہماری مدد بھی کر سکتی ہے اور اگر مطلب کہ غلط استعمال کریں تو نقصان بھی دے سکتی ہے تو اس لیے ہمیں ٹیکنالوجی کو ہمیشہ ذمہ داری سمجھ داری اور اچھے مقصد کے لے استعمال کرنا چاہیے اگر ہم ایسا کریں تو کیاہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں اور اپنا ملک کی ترقی بھی مطلب کہ حصہ ڈال سکتے ہیں تو ہمیں مجھے بہت ہی اچھا لگا آپ سے بات کر کے تو مجھے امید ہے کہ جو ہم نے بات کی وہ آگے بھی پہنچتی رہیں گی تو تاکہ وہ بھی ٹیکنالوجی کا اچھے سے استعمال کریں گے تو بھائی جان آپ بھی بولیے
بجان اللہ حافظ
ہاں بھائی جان تو اپنا خیال رکھیے گا اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھیے گا اور ان کو بھی میرا اپنے ماں باپ کو میری سلام کہے گا ہاں آج بہت ہی اچھا لگا بہت ہی عرسیی بات عرسی بات کی تو اللہ حافظ